ہیلو
ہلو
ہیلو ہ کیسی ہو
ہاں ٹھیک ہوں آپ بتائیں
بھی ھی کیا کر رہی تھی
کچھ نہیں ایسے ریسٹ کر رہا تھا کھانا کھایا ابھی
اچھا کیا کھایا
آج آلو قتہرے بنائے تھے
اچھا وہ کیسیے ب نہیںائی
او علوگ تری اس میں بنایا جاتا ہے جس سے مطلب اس کے ری آپ کو جان نہیں ہے
جی
جی تو پہلے میں کیا کر رہی تھی آلو کٹ کر لیی تھی ٹھیک ہے اس کو میڈیم سائز م کہ کٹ کرنا چھیل کے اور پھر اس کے بعد اس کو پانی میں ڈال دینا ہے پانی میں ڈال کے اپنا سائڈ کر دینا اور پھر ادھر کیا کرنا ہے پیاز کاٹنی ہے ٹھیک ہے پیاز کاٹنا ہے باریک باریک سا سمجھو کہ مطلب کہ جتنا آپ کو بنانا ہے اسی کے حساب سے آپ کو تین یا چار پیس پیاز لینی ہے اس کے حساب سے آپ کو کاٹنی ہے ٹھیک ہے کاٹنے کے بعد جی کارنے بعد اب ایک کڑھائی لیں گے جیسے مالے کے کوکر میں ہی بناتے ہیں ٹھیک ہے کوکر میں لیں گے اور اس میں تیل ڈالیں گے ٹھیک ہے تیل کون سا مطلب کہ یوز کریں گے سرسوں کا سرسوں کا یوز کریں گے تو اچھا مطلب کہ وہ صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو وہی یوز کرتے ہیں تو اس میں مطلب کہ اسے گرم کرنے کے لیے تھوڑا چھوڑ دیں گے جب وہ گرم ہو جائے گا اچھے طریقے سے اس کی اسمیل چلی جائے گی تو پھر کیا حل چالنا ٹھیک ہے کیا چالنے کے بد آپ کو کرنا کیا جب وہ پیاز مطلب کہ پرون ہونے لگ جائے گا تھوڑا دیر چلائیں گے تو اس میں آلو ڈالنا ہے ٹھیک ہے آلو ڈالنا ہے آلو کے ساتھ پھر اسے تھوڑا بوننا ہے پھر لہسن ڈالنا ہے لہسن ڈال کے اچھے سے تھوڑا سا بھن کے پھر سارے مسالے ڈالنے جیسے ٹماٹر ہم یہاں تو ہری میر ہاں نمک ہلدی دھنیا مرچ لال مرچ یہ سب ساری چیزیں جی آپ کو ڈالنی اور پھر اچھے طریقے سے اسے بھونڈنا ہے جی ہاں جی جی اور ٹماٹر بھی ڈال لیں جی جی میں مطلب کہ ساری چیز ڈال کربچیے سے اسے مطلب بھوننا ہے جب تک وہ اوپر تھوڑا تیل نہ آ جائے تب تک اس میں مطلب کہ چاول نہیں ڈالنا ہے چاول جب ہو جائے گا تو چاول اس میں ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد جیسے میں ادھر گرم پانی مطلب کہ کری تھی تو وہ گرم پانی ڈالنے ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنے
اچھا ہاں ہاں ٹھیک ہے
تو گرم پانی ڈال کے اپنے حساب سے جتنا مطلب کہ چاول ہے اسی حساب سے آپ کو پانی ڈال دیں
ہاں مطلب اس کا پانی اگر ایک کپ لیا ہے تو دو کپ پانی ڈا
ہاں ایک کا جی جی جی تو کب پانی ڈالنا ہے اس کو ڈال کے تو سیٹی لگا دینا ہے ہماری تحری تیار ہو جائے گی
ٹھیک ہے کتنی سیٹییں میں تیار ہوگی اہری
دو سیٹی مطلب دو سیٹی لگا کے تھوڑا سا کم کر دیں گے پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں
اچھا اچھا میں نے تو آج بٹر پنیر بنایا تھا آج وہ کھاائے ہے بٹر پنیر کھانے میں تم پسند پنڈر پیننا
بٹر پنیر ہاں پسند ہے
اچھا میں نے کیا کیا میں نے تو گھر جو بنی رہ ہوتے ہیں نا وہ ہم لوگ گھر کا ہی یوز کرتے ہیں جیسے کبھی دودھ پٹ جاتے تو اسی سے گھر میں پنیر بنا لیتے ہیں پہلے وہ پھٹے ہوئے دودھ کو ہے نا ایک کاٹ ٹن کے کپڑے میں لے لو اور اس کا جتنا بھی پانی ہے نا وہ پورا پانی چھان لو اور اس کو ٹائٹ ایک پوٹلی بنا لو اور اس کو نا گھما کے رکھ لو ایک آھ دن کے لیے اگل دن کو دیکو گے نا تو وہ پورا پنیر آپ کا مل جائے گا اس کے وہ نا پیسز بھی کٹ کر لو جیسے بھی پیسز پسند ہیں چھوٹے بڑے موٹے پیسز ویسے ہاں ہاں ہاں جیسے بھی کھانے پس ہاں ہاں ہاں وہ کٹ کر کے اس کو نا تھوڑی سیر فرج میں رکھ دو کے لیے ہے نا پھر اپن مسالہ بنائیں گے ایک ادھک لسن لیں گے اس کے اندر لال مرچی ہلدی نمک ڈال کے اس کی کوٹنگ کر لیں گے اس کو پنیر کو اس کے اندر رکھ دیں گے تھوڑی سا اس کو میگنیٹ کر کے جب وہ ہو جائے گا اس کو رکھ کے اس کو فرائی کر لیں گے پنیر کو
اچھا
اب اس کی گریوی کے لیے اس کی گریوی
جو کرتے ہو آپ فرائی تو اس میں مطلب کیا سنبھالتے ہو فرائی میں
ہاں وہ بتا دیں گریوی کے لیے کیا کرنا ہے پھر اپن کو بٹر لیں گے اور تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اس کےدر پیاز ڈال دیں گے جتنی کررمک رکھنی ہے دو سے تین پیاز رکھ لو جیسے بھی گریوی رکھنی ہے گریوی کے اوپر ہے نا اور ٹماٹر لے لو اچھے بڑے ج آئیی ٹماٹر لی لو چار چ پانچ ٹماٹر کاٹ کے اور اس میں ل لسن ہوتا ہے ن کڑا لسن لسن ڈالو لال مرچی ہری مرچی
کے ڈالنے پیس کے نہیں ڈالنا
وہ آپ کے اوپر میں ٹیس اچھا آتا ہے ٹیبل لسن کر پیزا وہ بھی ڈال سکتا ہے نا اس کندے ڈال کے اس کو فرائی کر لو جب وہ لال مرچی کھڑی مرچ وہ لال کھڑی مرچی بھی ڈال لو اس کو فرائی کر لو ہری مرچی بھی ڈال دو تھوڑا سا ہو جائے نا سافٹ ہو جائے تھوڑا سا تو اس ایک بلینڈر میں لے کے ین ٹیک سا ایک
پٹیسٹ بنانا جی جی
ہاں جیے پیسٹ بنجر اس کے بعد بٹر اور آئل اس کے اندر وہ ڈالیں گے اپن ادر کلسن اور یہ والا جو اپنا پیسٹ تھا اس کو ڈال کے تھوڑا سا بھول لیں گے پھر اس کے بعد اس میں دھنیا ڈالیں گے دھنیا پاؤڈر اور ج دھنیا پاؤڈر لیں گے اس کے اندر کریم ڈال لو یا دہی ڈال لو وہ آپ کے اوپر ہے اس کے اندر پھر تھوڑی سی شوگر ایڈ کر کے اور پسند ہو ہاں ہ سک اچھے سے پھیٹ کے اس میں ڈال دیں گے اس کو جب تک پکنے دیں گے تب تک اس میں وہ آئل چ اپریٹ نہیں ہونے لگے جب آئل سیپریٹ ہونے لگی اس کے اندر کیوبس ڈال کے ملا لو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو تھوڑا اپنا شوربا ٹائپ کا جو گریوی رکھنی ہے جتنی بھی تھک اتنی رکھ کے اس کو رکھ ہلو تو وہ ریڈی ہو جائے گا ا تنا سے اور اس کے ساتھ تیں کیا لینا پسند ہے ا مطلب چپاتی میں کیا لینا پسند ہے
وہ والی جو اتی ہے کیا بولتے اس کو بٹر نان ہاں
ا پلچھا اچھا بٹر نان ہاں بٹر نان سے اچھا لگتا ہے ٹیٹ اچ ھات اور کیا کیا پسند ہے م ہاں جی میں
تو بریانی پسند ہے م موموز پسند ہے
اچھا موموز گھر میں بناائے کبھی
ہاں میں نے گھر میں بنایا ہے موموز گھر میں بنا گئی ہات ہے
اچھا کیسے بنتے ہیں
اس میں مطلب کہ سبھی چیز ڈالتے جیسے بندھا گوبھی ہو گیا گاجر شملہ پیاز ادرک یہ سب سارے چیز کو مطلب کہ کٹ کر لینا ہے نہ نہ پیسٹ نہیں پیسٹ نہیں یوز کر
ادرک کٹیزا چا آتا ہے اس میں
ادرک کو چھوٹا چھوٹا کر کے مطلب اس میں ڈالو گے نا آپ تو اس سے اچھا مطلب کہ ٹیسٹ آتا جیسے بھوجی جو بنتی ہے نا تو اس میں ڈالنا ہے ہاں تو اس میں ڈالو گا نا تو وہ اچھا مطلب کہ ٹیسٹ ہو دیتا ہے اور اس کو پہلے کیا کرنا ہے پہلے جیسے مطلب کہ کڑھی میں تیل لیتے ہو نا دیک کے پھر اس کے بعد وہ تھوڑا سا آدا رکھ کے اس کو ڈال دو کہ جیسے اس کی اسمیل مطلب کہ نہ آئے اس میں زیادہ اور پھر اس کے بعد وہ بھجی جو مطلب کہ کٹ کے وہ ے ڈالنے ٹھیک ہے پورے ڈالنے اس کے بع اس کو کیا کرنا ہے مطلب کہ اچھے سے چلانا ہے جب تک وہ تھوڑا سا محال نہ جائے مول جائے گا تھوڑا سا ہلکا محالنے پہ آئے گا تو اس میں تھوڑا سا ہلکا ہلکا مسالے سب سبھی مسالے ڈالنے ہیں ہلدی نمک مرچ لال مرچ اور دھنیا تھوڑا دھنیا پتتا ہری مرچ یہ سب ساری چیزیں ڈالنی ہے اور پھر اس کو اچھے سے ملانا ہے اچھے سے ملا کے تھوڑا سا اگر لگ رہا ہے کہ مطلب کہ مسالے تھوڑا نہیںاے تو تھڑا سا ہلکے پانی ڈالو گے تو اس میں آرام سے مطلب کہ مکس ہو جائے گا پورا اچھے سے مل جائے گا اور اس کو ڈھک دو گے تھوڑا سا تو تو پھر اس کے بعد تھوڑے دیر کے بعد اس کو کور کو ہٹا کے پھر اس کو مطلب کہ اچھے سے ملائیں گے پھر وہ تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ادھر ہم کیا کریں گے آٹے کو مطلب کہ ایک گھنٹے پہلے رکھتے ہیں جیسے گوند کے اس میں تیل ڈالتے ہیں تھوڑا نمک اور یہ تھوڑا مرچ گول مرچ جو آتی ہے وہ ڈالتے تھوڑا سا ہلکا ڈالتے اور اس کے بعد ایک گھنٹے کے لیے اس کو ملا کے چھوڑ دیتے پھر وہ سافٹ جیسا ہو جاتا ہے تو تھوڑی تھوڑی گ مطلب کہ گول ایسا یہ لے کے مطلب اس کو کیا بولتے ہیں گولا سے کٹی مطلب کہ کاٹ کہ وہاں بنا کے اچھے طریقے سے اس کو بیل کے تب جا کے مطلب اس کی اس کا یہ بنا کے سیپ بنا کے پھر اس کو اس میں برتن میں ہی کرتے ہیں جیسے موموز والے برتن میں رکھ کے پھر اس کو اچھے طریقے سے ہاں اس میں اسٹیم کرنے کے لیے کرتے ہیں اس میں اوپر سے آپ مطلب ریفائنڈ تیل ڈال سکتے ہو اور دھنیا پتا تو اس سے زیادہ اور اچھا مطلب ٹیسٹ ہوتا اس کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے جی ہاں وہ مطلب اور چٹنی الگ سے بناؤ جیسے مینوز والی بھی بناتے ہیں ہاں تو وہ ٹماٹر اور مرچ جو لال والی سوکھی مرچ آتی ہے اس کو گرم پانی میں اس کو ابال لو ابالنے کے بعد کیا کروں جب ابل جائے اچھے طریقے سے تو اس کو ٹماٹر کے چھلکے کو ہٹا کے مکسر جار میں مطلب کہ پیس لو اور پھر اس میں تھوڑا سا ا نمک ڈال کے
اچھا ٹھیک ہے چلو میں نا پھر بات میں بات کرتی ہوں نا میں ٹرائی کروں گی تمہاری ریسیپی اوکے بائے
اوکے بائے اللہ حافظ